ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
الحم الحمد للہ آپ کیسے ہو
جی بڑھیا ہو
ہوں
کیا کر رہے تھ
ہوں میں آج یہ بنانے جا رہی تھی پالک پنیر
ہلو
لنچ بنا رہی تھی
اچھا
ہوں
کیسے بناتے ہیں پالک پنیر
جیسے کہ پنیر کو چاپ کر لیا میں نے چھوٹے چھوٹے بکس اس میں کٹ کر لیا اسے آئل میں فرائی کر لیا تھوڑا سا اور گولڈن براؤن ہونے دینا ہے پنیر کو ہ جیسے پالک ہے پالک وہ تھوڑا کوکر میں بوائل کر لیتے اور تھوڑا میش کر لیتے گو گھوٹ سے گھٹتے ہے پیستے نہیں پالک کو
اچھا پستے نی کیا
نہیں اس کو گھونٹ لیتے پھر جیسے کہ ہری مرچ ہے تھوڑی سی
ہوں
چار سے پانچ ہری مرچ آئل ڈالو تھوڑا اس میں تھوڑی اونین گولڈن براؤن پھر ہری مرچ ڈالنا ہے گارلک پیسٹ چھوڑ کے پھر جیسے پنیر تھے وہ پنیر کچھ چھوڑا میں نے جو فرائی گولڈن براؤن کیے تھے پھر اس کے بعد جو پالک میں نے بوائل کی تھی اس کو تھوڑا میش کر لیا میں نے دال گھوٹ سے جیسے کہ میش کرنا ہے پیسنا نہیں ہے پالک اس کو ڈائریکٹ ہوں دال کو کسا گھٹتے ویسا گھٹ کے پنیر یہ پالک کو پنیر میں مکس کر دینا جیسے کہ نمک ٹرمرک پاؤڈر ریڈ چلی تو نہیں ڈالتے اس میں گرین چلی ڈالو ہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ م رچی ہاں ر گرین چلی سالٹ ڈال سکتے ہو بہت ہی اچھا لگ ٹیسٹ لگ ٹیسٹی ہے سمپل ریسیپی ہے اور جلدی بن بھی جاتی ہیں یہ لگ بھگ کتنا دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اس کو ہ بننے کے لیے ہوں سارے پالک جتنا کیا تھا بوائل وہ دینا ہے پنیر کے اندر اچھے سے مس سوٹے کر لو اس کو پوری سے کھا سکتے ہو آپ ہاں مسالہ پوری یا چپاتی سے آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ وسے بھی لے سکتے ہو آپ ب ایزی سمپل پل ریسیپی ہے
اچھا مست لگی آپ کی میں نے اج میں یہ سوچ رہ تھی بنانا تھا آلو بیگن کی سبزی
اچھا کیسی بنتی ہے
ہم کو سمپل سی بناتی ہیں مرچی کی بھی بناتی ہیں لال مرچی کی بنات پر ہری مرچی کی زیادہ اچھی لگتی ہے ہمارے
اچھا
اورس ادرک لہسن کا پیسٹ ل مرچے کو تھوڑا سا پیس لینے کا جس میں جیر
اچھا
نمک دال پ
ہوں ہوں
ہ بالکل بالکل سا
ہوں ہوں
اس کو کلین کر کے واش کر لینا پھر پریشر کوکر میں تھوڑا سا ہلدی نمک جیرا کڑی پتتا
ادرک لہسن کا پیسٹ ہری مرچی کا پیسٹ دال سوٹے کر لینا پھر اس کے بعد اس کو بیگن ڈال دینے کا تھوڑے سے آلو ڈال دینے کا اور پریشر کر دینا کا پانچ منٹ میں بن جائے
تو یہ آلو بیگن چھوٹی چھوٹی چوپ کرتے کیا
ہاں شوٹی شوٹی چاپ کرتے چار باگ میں ہاں ٹومیٹو بھی ڈال دی
ہ اچھا بڑھیا لگتی ہوں گی ٹیسٹی لگتی ہوں گی ریسیپی
بہت مست لگتی ہے
ہوں پھر کیا اس کے ساتھ کیا کھاتے ہو
اس کے ساتھ روٹی لیتے جیرا رائس لیتے ہیں
اچھا اچھا چاول سے کھاتے ہیں نہیں ہمارے پاس بھی اچھے سے بنتے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ بینگن بنتے ہیں اور بگار بیگن مسالے والے ہ جیسے کہ میں نے بیگن کو بیچ میں سے چیر کے نمک اس میں بھر کے بیگن کو بھی جیسے مسالہ بنتا ہے پیاس ک کھوپرا پھر پہلی بیچ ا سب کو سوٹے کر لیتے تھوڑا بھون لیتے پھر وہ مسالے کو پیس لیتے ہیں ہاں پیس کے ایک دم باریک پیسٹ بنا لیتے پیسٹ بنائے بعد کڑھائی میں آئل ڈالو نہیں کوکر میں بنتے ہی یہ بگارے بیگن کوکر پریشر کوکر میں آئل ڈالو تھوڑی سی اونئین بھی کٹ کر کے ڈالنا ٹیسٹ اچھا آتا پھر ہری مرچ زیرا رائی گارلک پیسٹ ٹرمرک پؤڈر اس کے بعد دھنیا پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر یہ سارے مسالوں کو ایڈ کیا جاتا ہے پھر بعد میں جو پیسٹ کیا ہے میں نے مس مکسی میں وہ پیسٹ کو چھوڑ دیا اس کو پکنے کے لیے لگ بھگ منیمم پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دینا ہے مسالہ تب تک اس میں جو بیگن میں نے کت کیئے تھے وہ بھی چھوڑ دیئے اب اس میں تھوڑا نیمبو ایملی بھی ڈالنا ہے املی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا املی ڈال دیے تھوڑا سا پانی چھوڑ دو پھر نمک ڈال دی میں نے تھوڑا دھنیا ڈال دی گرین دھنیا پھر اس میں کوکر لگا دو پریسر لگ بھگ پندرہ منٹ بیس منٹ میں دو سے تین سیٹی ہونی چاہیے بس بہت ہی ٹیسٹ ٹیسٹی بنتے ہیں یہ بگارے بیگنے چپاتی سے پوری سے جیسے آپ سرو کر سکتے تھے کھچڑی کے ساتھ اکارڈنگ آپ کیسے بھی اسے سرو کر سکتے ہو ایزی ہے یہ فاسٹ ہاں نہیں سب ڈال دی میں نے کوکر میں باگر لی نا آئل ڈال کے
ہاں اچھا
ہاں کوکر میں ڈال دے نا سب ایک ساتھ مسالہ پکنے سب سب اور لاسٹ میں بیگن ڈالنا مست مسالہ ہونے بعد پھر کوکر سٹی لگا دو لک بھگ اس میں کیا پندرہ سٹی دس سے صرف دس سے پندرہ منٹ کی
اچھا
تین ہی سیٹی لینی چاہیے نہیں تو زیادہ بیگن گل جاتی ہیں ہاں زیادہ نہیں گلانا چاہیے
ہوں ٹیسٹی لگی آپ کی ریسیپی مجھے بہت
بہت مسالے والی بہت ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا پتا ہے بنے بات
اچھا ہم لوگوں کیا اس میں کیا بناتے ہیں لال جیسے آپ نے ریسیپی بتا ہے نا ویسے میں لال مسالے میں بنا
لال مسالہ کیسا بنتا ہے آپ کے پاس
یہ جیسے ادرک لہسن اور ہاں ادرک لہسن لال مرچی پاؤڈر دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا دہی اور تھوڑا سا سابوت م م دھنیا جیرا سونف پھر ڈال کے ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں میں پھر ہاں سوپ بھی ڈال اچھی لگتی سوپ پھر تھوڑا سا تیل گرم کرتی ہے اس کے اندر واپس تھوڑا سا جیرا ڈالتی ہوں کڑی پترہ ڈالتی ہوں میں انا ادرک لہسن کا تھوڑا سا اور پیسٹ ڈال کر اس کو تھوڑا سوٹے کرتی ہو پھر بیگن اس کے اندر ڈیپ کر کر کے اس کو تھوڑا سا اور پانچ منٹ ایک دم بغیر ہلائے پکاتی ہوں پھر اتنا گریوی پڑا ہے وہ سب ڈال دیتی ہوں اور ہلکا سا پریشر لگا دیتی ہوں پانچ سے دس منٹ میں اور نمک ڈال کے بہت مست لگتی ہے
ہاں اچھی ریسیپی ہے یہ تو ایزی ہے ایک دم جلدی بھی بن جاتی نا بیگن بیگن کا مسالہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے
جلدی بن جاتا اور روٹی کے ساتھ تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے
مس مسالے والی پوری بنانی چاہیے اس سب جیسے کہ آٹا لے لیا ایک گلاس آدھا گلاس بیسن لے لو
ہوں
پھر اس میں دالے زیرا ریڈ چلی پاؤڈر ترمرک پاؤڈر گارلک پیسٹ گرین دھنیا ڈال کے سب مکس آٹا گون لیجیے پھر چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنائی ہیں بیلیی ہے اس سے گول گول گول گول کڑھائی میں تیل ڈالی جیسے کہ کڑھائی میں لگ بھگ دس منٹ لگتے گرم تیل ہونے کے لیے ویسی جتنی میں نے جیسے کہ بنائی وہ پپڑی پپڑی کہتے ہمارے میں بیلی تھی گول گول گول کر اس کو سب کو فرائی کر لینا ہے بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ جو کا بیگن کا مسالہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مسالے والی پپڑی کھانی چاہیے
اچھا میں ٹائی کروں گی مسالے پپوڑی آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے
اچھے مطلب ایزی ہے ریسیپی بنانے کے لیے پھر یہ ہمارے پاس یہ بھی بنتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جیسے کہ مسالے کی پپئی بنی تو اس کے ساتھ کھچڑی لگتی ہے کھچڑی جیسے کہ کڑھائی میں تیل ڈال دو تھوڑی گولڈن براؤن ہوئے زیرہ رائی گار لک پسٹ چھوڑ دو پھر اس میں تھوڑا پانی چھوڑ دو دو گلاس رائس کے لیے چار گلاس پانی
اچھا
پانی کو ابال آنے دینا ہے پانچ سے دس منٹ تک ابال آنے دینا ہے
ہاں
جیسے پانی گرم ہوتا ہے ویسے ہی پھر اس میں پانی گرم ہو گیا تو جو رائس میں واش دو سے تین پانی سے واش کرنا یہ دو گلاس رائس جولی تھی اس میں تھوڑی مونگ کی دال بھی ڈالنا پھر میں نے تھوڑا ہری مرچ ٹماٹر بھی ڈالو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کھچڑی کا
ہاں اچھا اچھاتا ہے نا
ہوں ہوں جیسے
تو آپ چاول کو بھگو کے رکھتے کہ تھوڑے ٹائم کے ڈائریکٹ دھل کے ڈالتے
نہیں ڈائریکٹ دھو کر چاول ڈال دیتے جیسے میں نے پانی کا ابالانے دیا پانچ سے دس منٹ ہوتے اس میں تھوڑا کڑی پتتا ہرا دھنیا بھی ڈالناا ہوں اوپر سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا پھر جو میں نے چاول لی تھی دو دو گلاس اس کو میں نے جیسے دو سے تین پانی سے دھونا چاہیے اچھے واش کر کے چاول کو ڈال دی میں نے وہ ابلتے ہوئے پانی میں مونگ کی دال بھی ڈالنا کھچڑی میں ٹیسٹ اچھا آ تا ہاں مونگ کی دال بھی ڈالنا تم برنے کے لیے لگ بھگ کیا اس میں پندرہ منٹ لگتے ہے بس پندرہ سے مینمم بیس منٹ اس میں کھچڑی ریڈی ہو جاتی بہت ہ بیگن مسالا بہت ٹیسٹ لگ ٹیسٹی لگتا ہے کھچڑی کے ساتھ
اچھا ٹرائے کروں
ہ آج ہی ٹرائی کریے میرہے تو منہ میں پانی آ رہا
اچھا اچھا اچھا میں بھی رائی کروں گی انشاء اللہ اچھی ریسیپی تھی آپ کی مجھے چپاتی کی بھی اچھی لگی پوری جیسی لگی کھچڑی کی جیسی لگی آپ کی ریسیپی نا سمپل سی ہوتی
ہاں پریشر کوکر میں پندرہ منٹ مینمم پندرہ منٹ میں دو سے تین ت تین سیٹی میں بن جاتی کھچڑی ٹائم نہیں لگتا اچھا ریسیپی آپ ٹرائی کر سکتے بہت ہی بڑھیا ریسیپی ہے آپ کی بھی ریسیپی میں ٹرائی کروں گی بہت ایزی سمپل ریسیپی ٹھیک ہے اللہ حافظ
اس